ہیلو ہلو السلام علیکم
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو آپ بس ٹھیک آپ ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہیں آپ
آ کچھ نہیں ہم ایسی ابھی نان سے بیٹھے تھے کھانا ہو گیا ہمارا آپ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کھانا کھایا
جی جی جی جی ہم نے بھی کھا لیا کیا بنا تھا سالن آپ کو
ا ہمیں آج بگن کی سبزی بنی تھی آپ کو
ہمیں گوشت ملاچ بہت اچھا بہت لذیذ بنا تھا تو آج میں نے دو پلیٹ کھانا دو بار کھانا کھایا
اچھا ہاں گوشت پسند لگتا ہے آپ کو
جی جی بہت بہت زیادہ پسند اور یہ اس قسم کا بنا بھی ہے وہ لذیذ بن جاتا ہے اسی لیے مجھے بہت پسند ہوتا ہے پھر وہ
جی یہ کافی ذائقے ڈالتے ہیں اس کے اندر مسالے ڈالتے ہیں مجھے لگتا ہے اسی سے اس کا جو خوشبو اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے چھوٹے نہیں س آپ کو آپ کو آتا ہے بنانا گوشت
آج جی جی آتا ہے مجھے اچھا بنانا میری جو امی ہے اس نے مجھے سکھایا تھا آس کی وجہ سے بہت لذیذ آتا ہے مجھے گوشت بنانا گوشت اس سوا بھی بہت کچھ آتا ہے
ماشاء اللہ سبہاہ اللہ کافی اچھی بات ہے یہ آنا چاہیے آج کے زمانے میں لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بھی ہو کھانا بنانا بہت ضروری چیز ہوتی ہے مجھے جاندا ہی لگتا ہے
جی بالکل بالکل صحیح درست فرماتے ہیں آپ اور بتائیے آپ کے وہاں کیسا موسم تھا آج
ا موسم تو خوشگوار ہے موسم بہت بہت سہانا موسم ہے مطلب آج تھوڑی چھام تھی تھوڑی دھوپ تھی اچھا موسم ساہبہ ٹہلنے بھی گئے اور کافی اچھا لگا ہمیں آپ آپ بتائیں وہاں پہ کیسا موسم ہے اور آپ نے کیا کیا آج
یہاں پہ اتنا بھی اچھا موسم نہیں تھا ٹھیک ٹھاک موسم تھا دھوپ زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہم زیادہ باہر نہیں نکل پائے اور جتنی دھوپ تھی اگر باہر نکلنا ہو تو ان سان کو مجھے لگتا ہے چھتری کی بہت ضرورت پڑتی ہے
جی جی بالکل بالکل انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے
جی بالکل بالکل اس سے تو انسان کی صحت پہ کافی اثر پڑ جاتا ہے اور بہت گندی دھوپ ہے جی جی بالکل بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ بالکل درست فرماتے احتیاط اپنے تک یہ جتنا ہو سکے انسان کو مجھے لگتا ہے اندر ہی رہنا چاہیے اور جتنا جتنے بھی گھر کے اخراجات ہیں مجھے لگتا ہے پہلے ہی لا کے رکھنے چاہیے تاکہ زیادہ باہر نہ نکل پائے
جی وہی نا مطلب مجھے مجھے آج باہر بازار میں خبل کاام سے باہر مصروف تھی مجھے جانا ہی نہیں تھا بٹ مجھے کافی ضرور سلی ہلی رہی تھی تو مجھے وہاں پر کچھ کرتییا نظر آئے جو کافی
جی جی
سے وہ کچھ جو کرتے زیادہ ہی مہنگے تھے آج کل کی مہنگائی بازاروں میں انسان بہت مشکل سے کر پاتا
جی جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے آپ آج کل مہنگائی اصل میں بڑھ چکی ہے کسی بھی دکان پہ جاؤ وہاں پہ زیادہ ہی ریٹ بولیں گے کم نہیں بولیں گے جس کی وجہ سے جو خریدار ہوتا تا ہے وہ بھی بیچارہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے لینا مگر نہیں لے سکتا ہے کیونکہ جو مہنگائی ہے وہ زیادہ بڑھ چکی ہے جو کرتا کم دام پہ بکتا تھا وہ اج بہت گندے دام پہ بکتا جس کی وجہ سے
اور ہ اور پہلے جی جی آپ ست درست فرما رہے ہیں
جی جی جی جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے دکاندار ہاں ہاں
پہلے کیا گیا تھا کہ پہلے اگر پہلے اگر دکاندار کوئی ایک ایک کسی ایک بولتا تھا کہ جتنے کا ہے آج جتنی مرضی کا ہوتا ہے اگر ہم بولتے تھے نا کہ نہیں کچھ کم کر دو یہ بہت زیادہ مہنگا ہے یہ ایسا نہیں ایسا نہیں نہیں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا کچھ کم کر ہی لیتے تھے بٹ آج کل کی دکانیں جو ہے بازاروں میں یہ ہے یہ بالکل کم نہیں کرتے یہ بولتے ہیں اتنا ہی ہے اور اس سے ایک روپیہ بھی کم نہیں ہوگا
جی جی بالکل
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ یہ تو تو آج تو مشکل ہی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرانا کیونکہ زیادہ تر آج مانتے نہیں ہے جو ریٹ انہوں نے بولی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے اس سے کم تو ہی کم کرتے ہی نہیں ہیں ب ہمیں بھی اتنے میں ہی پڑتا ہے جتنے میں ہم آپ کو دیتے ہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے جو آج کل دنیا میں زیادہ جھوٹ فریب چلتا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہم دنیا کافی پیچھے رہ گئی ہے اگر ہم دیکھ سکے جو م ہو جتی آلودگی ہے وہ بھی کتنی آپ دیکھ دیکھو خود ہم ک نہ کچھ اپنے ماحول کو خراب کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود کی صحت پہ بہت ا یہ
اچھا
ہماری خود کی صحت بہت خراب ہو جاتی ہے جی جی بہت خود خود کی صحت خراب ہو جاتی ہے بیماریاں اٹھتی ہے جس کی وجہ سے اور وہ بیماریاں اتنی بھی وہ نہیں ہوتی ہے چھوٹی وہ بڑی بیمارییاں ہوتی ہے
وہی نا اور ہم نا ان وہی ہم ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے دھیان میں ہم ان کو ہم ان کو اپنے دھیان میں نہیں رکھتے ہیں مطلب ہم ان کو اب ویسے نا مطلب نظر انداز کرتے ہیں ان چیزوں کو ہمیں ان چیزوں کو دھیان رکھ کرنا چاہیے ان چیزوں کا کہ ہماری صحت پہ اثر ہو رہا ہے ان چیزوں کا ہمیں تھوڑا دھیان سے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے
وہی تو وہی وہی میں بھی بول رہی ہوں مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں اور مجھے لگتا ہے جتنا ہو سکے انسان کو خود تک ہی سب کچھ رکھنا چاہیے کسی اور پ دار مدار نہ نہیں رہنا چاہیے تاکہ زندگی میں آگے بڑھ سک بڑھ سکے وہ
جی وہی میں بول رہی ہوں نا کہ ہ یہ امید نہ کسی پہ نہیں رکھنی چاہیے لاسٹ اگر ا ا ا آخرت میں جب امید نہیں نہیں ٹوٹ جاتی ہے تو پھر انسانوں کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور انسان کی ذہنی ا جو حالت ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے امید کسی سے نہیں رنی چاہیے امید خالی اوپر والے سے رکھنی چاہے انسان
جی بالکل بالکل امید اللہ تعالی سے رکھنی چاہیے پانچ وقت کی نماز اطا کرنی چاہیے اور اللہ تعالی سے جتنا ہو سکے اتنا جڑے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی کو بھی یہ لگے کہ یہی میرا بندہ ہے اور ام اور اس پ میں اچھے اچھے کاموں کا وہ اثر ڈالوں اور اسے آگے بڑھا بڑھاؤں اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ تعالی کون سا ساتھ دے گا ہمارا ہمارا اللہ
جی بالکل بالکل بالکل وہی نا آج کل کی آج کل کے بچے جو ہے نا آج کل کے جو نوجوان ہیں آج کل کے جو زمانہ چل رہا ہے مجھے لگتا ہے آج کل کے یہاں پہ مطلب اگر سو اگر نبے غلط کام کریں گے تو اگر دس ا ہی کام کریں گے تو ان کو نبو نبے کاموں کا کوئی آتا پت نہیں ہوتا کہ ہاں ہمیں جواب دینا ہے اس چیز کا بٹ جو دس کام غلط کرتے ہیں اس کا ان کو چاہیے کہ ہاں ہم نے نے اچھا کام کیا تو ہمیں اوپر والے نے کچھ کیوں نہیں دیا ان کو سب کچھ جلدی جلدی چاہیے ہوتا ہے
جی جی بالکل بالکل سح فرما رہے ہیں ن مجھے بھی یہی لگتا ہے مجھے بھی لگتا ہے انسان کو یہی کرنا چاہیے اور جو جو اچھے اچھے اچھے اچھی چیزیں اور حل حال کمان کمانا چاہیے برے کاموں میں کسی کو ساتھ نہیں دینا چاہیے جو آج کل کے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں اتنے برے کاموں میں لگتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے پڑھائی پڑھائی بال بالکل وہ کر ہی نہیں پاتے ہیں
آج ہم میں نے میں نے آپ کو میں نے آپ کو بولا نا کہ آج ہم باہر خریداری کرنی ہیں بازار کی تو ہم جب ہم ہم جب بازار میں چل رہے تھے ہم سڑک پہ چل رہے تھے سائڈ پہ تو ہم ہم نے دیکھا کہ دو نوجوان بالکل چھوٹے بچے دو لڑکے ہاتھ میں سگریٹ لی ہوئی تھی انہوں نے اور وہ سگریٹ پی رہے تھے مجھے اتنا افسوس ہوا ان کو دیکھ کرک کتنا زمانہ کہاں کتنا بدل چکا ہے
پھر افسوس ہوتا ہے پھر جو وہ سڑک پہ بچے تھے پھر ان میں اپنے اپنے جو اپنے بھائی اپنے کچھ اور رشتے دار وہ نظر آتے ہیں اور پت نہیں اس ٹائم کیا دل کو ہوتا ہے کہ سمجھتے اگر وہ بھی ایسا کرتے ہوں گے پھر کیا کریں گے اسی لیے مجھے لگتا ہے اسی لیے مجھے لگتا ہے جپان
پھر میری آنکھوں میں دیکھی میری مطلب میں نےود دیکا میری آنکھوں میں آنسو آ گئےل میں نے سوچا کہ اللہ کیا کیا عذاب مطلب کیا ظلم ہے پبجھ بہت افسوس ہوا ان کو دیکھ کر
جی جی بالکل بی تو ہے پھر انسان کو یہاں سے افسوس ہوتا ہے اتنے چھوٹے بچے اور کیا کیا کر رہے ہیں جبک ان کے دماغ میں ایسی چیزیں ہونی بھی نہیں چاہیے تھی یہ اتنے چھوٹے تھے اتنی چھوٹی عمر
ہاں ان بچوں کو ایک بار ذرا اپنے ماں باپوں کے بارے میں اپنے اپنے گھر کے بارے میں اپنے اپنے سب سے بڑی بات ہے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز ہم نے کرنی ہے کیا چیز ہمیں نہیں کرنی ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں ان چیز میں جو کہ بہت ضروری ہے
وہی تو ضروری ہے کتنے پیسے اپنے ماں باپ لگاتے ہیں ان پہ وہ پیسو
چلو میں دا کرتی ہوں یہی دعا کرتی ہوں میں کہ ہ ممی یہ دعا کرتی ہوں اوپر والے کے حوالے اب اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں ا اوپر والے سے ہی دعا
جی جی ہم دعا جی جی ہم دعا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ مجھے بک بات کر کے بہت اچھا لگا آپ خوش رہے سلامت رہے اور ہو سکے تو اگلی دفع ملاقات کریں گے آپ سے انشاء اللہ اچھا چلیے اپنا خیال رکھیے گا
ان شاء اللہ ان شاء اللہ خدا حافظ
اللہ حافظ